جی کال خراب کر دی میرا پاگل ہیلو
ہیلو
جی السلام علیکم
کال خراب نہیں ہوئی
ہیلو
جی جی کال خراب نہیں ہوئی بتائیے آپ ٹھیک ہے
ہاں جی جی میں ٹھیک ہوں آپ بتائیےاپ ٹھیک ہے
میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ کا
اور ہو گیا فری ہو گئی ہیں آپ آپ کا کام ہو گیا آپ فری ہو گئی اچھا اور بتائیے
بس شکر اللہ کا آپ بتائیے آپ ٹھیک ہے گھر میں سب ٹھیک ہے
جی جی کہیں گھومنے نہیں جا رہی ہیں آپ
نہیں نہیں شام کے ٹائم پہ میں نہیں نکلتی ہوں باہر
اچھا اچھا نہیں صحیح ہے نا لڑکیوں کے لیے سیف بھی نہیں ہے شام کا وقت نکلنے کے لیے آج کل دیکھ رہی ہیں نا آپ کا روڈ پر کتنے حادثے ہو جاتے ہیں سنسان علاق
اسی لیے اسی لیے تو میں گھر پہ ہی رکتی ہوں بس کام کے ٹائم پہ باہر نکلتی ہوں بلا سضرورت باہر نہیں نکلتی میں
ہاں نہیں بہت آپ صحیح کرتی ہیں ماضرورت باہر نکل نکلنا بھی نہیں چاہیے اللہ پاک نے بھی منع کیا ہے نا جی عورتیں نکلے ہاں تو گھر سے نکلے تو پردے سے نکلے بنا ضرورت نہ نکلے بنا محرم کے
بلکل صحیح کہا آپ نے تو ویسے آپ کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے مجھ سے
آپ ہی کوئی موجو تو بتا دیجیے گا آپ کے پاس کوئی ہو تو
اچھا مجھے لگتا ہے ہمیں صفائی کی موضوع پر بات کرنی چاہیے آپ کا کیا خیال ہے
ہاں میرا تو بائی یہی خیال ہے کیونکہ صاف صفائی ایک مطلب بیسک نیڈ ہوتی ہے انسان ہر ایک انسان کی آپ کی ہماری سب کی ہے نا ہم اپنا گھر جتنا صاف رکھ رکھیں گے کچن جتنا صاف رکھیں گے وہ اور بیت الخلاء جتنی صاف رکھیں گے نا اتنی کم بیماریاں ہمارے گھر میں آئیں گی کیونکہ بیماریاں جو ہوتی ہاں تو کھانے پکانے کی جو جگہ ہوتی ہے نا وہ اگر صاف ستھری رہتی ہے نا تو اپن کا کھانا بنانے میں من بھی لگتا ہے اور بیماریوں سے بھی انسان مطلب ہم بچ سکتے ہیں کوئی بھی سامان ہے اس کو پہلے ہم استعمال کرنے سے پہلے اس کو واش کریں دھل کے استعمال کریں ہے نا
بلکل بلکل تو آپ نے بڑھیا بات کہیں صفائی کو ریلیٹڈ اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ مطلب جو میں صفائی کے طور پر جانتی ہوں تو صفائی کا مطلب ہوتا ہے آدھا ایمان اگر آپ نے سنا ہوگا تو صفائی کا مانا ہوتا ہے آدا ایمان جو شخص صاف رہتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے ا آپ سنا ہوگا کہ ہمارے نبی صلی علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک حدیث میں آتا ہے اتور ال شتر ال ایمان یعنی پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے آپ نے سنا جی تو مجھے لگتا ہے جب ہمیں سب سے پہلے جب مطلب سب صفائی میں کیا آتا ہے سب سے پہلے سب س سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے یعنی کہ جسم کو صاف رکھنا چاہیے جیسے کہ روز نہانا چاہیے دانت صاف کرنے چاہیے کپڑے دھونے چاہیے ناخن کاٹنی چاہیے اور گھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گھر کی صفائی بھی بہت ضروری ہے جیسے کہ کمرہ جاڑو لڑ کمرے میں جاڑو لگانا فرش صاف کرنا اور ویسے چیزوں کو ترتیب سے رکھنا زیادہ تر آپ کو پتہ ہی ہوگا جس گھر میں گندگی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہے
نہیں بالکل آپ نے بہت اچھی بات بتائیا پاکی اور صفائی ہمارا آدھا ایمان ہوتا ہے
بالکل تو آج کل یہ جو زیادہ پرابلم ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر سے کچرا کچھ کھاتے واتے تو ایسے ہی روڈ ر پھینکتے ہیں ادھر ادھر وہ نہیں دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے تو ہمیں ایسے یہ کچرا وچرا نہیں پھینکنا چاہیے اپنی جگہ مط مطلب صاف رکھنی چاہیے پانی کی بوتل ہو کچھ پولٹھیں ولیٹھین ہمیں وہ ڈسٹ بن میں فیکنا چاہی جہاںہ ہمیں ڈسٹ بین دکھے وہی پیٹ وہ ڈالنی چاہیے
صحیح بولی آپ بالکل صحیح بولی بہت اچھی بات آپ نے کری ہے صاف صفائی ہم کو اپنے گھر سے ہی شروعات کرنی چاہیے کوئی بھی چیز اگر ہم کو بدلنی ہے یا اپنے کو آپ کو سدھارنی ہے تو خود سے اس کی شروعات کرنی چاہیے ہم کریں گے تو ہم کو دیکھے نا سامنے والے انسان دیکھے گا تو اس کو بھی سیکھ ملے گی کہ ہاں بھائی یہ کر رہا ہے تو ہمیں بھی کرنی چاہیے
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے اور جیسے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ اگر گلیوں میں کچرا پڑ رہا ہے رہے گا تو مچھر اور مکھی پیدا ہوتی ہے اس سے ویس آپ نے سنا ہوگا مچھر اور مکھیوں سے ڈینگی ڈینگیو جیسے یا ملیریا جیسی بیماریاں پھیلس
صحیح بالکل سب نے صحیح پر میں اور بارش کے موسم میں تو اور جہاں پانی اکٹھا ہواتا ہے وہاں پہ بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں مچھروں کی وجہ جیسے یہ جو مچھر ہوتے ہیں نا یہ گندے پانی میں ہی بنپتے ہیں ان کے لالوے تو ہمیں پانی کو کلیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کہیں پہ ہمیں اپنے گھر میں دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں پہ کوئی بھی خالی برتن میں پانی اکٹھا نہ ہو بارش کا اس سے ہمارے بڑے بچے بھی محفوظ رہ سکیں بیماریوں سے کیوںہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بہت جلدی بیماری ان کو لگتی ہے اور ہم
بالکل بالکل اور ویسے ہی جہاں گندا ماحول ہوگا وہاں پہ تو سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے
بالکل صحیح بولا آپ نے اپن کو اپنا واش روم بھی بہت کلین رکھنا چاہیے کیونکہ واش روم کلین رہتا تا ہے تو پھر وہاں سے بھی بیماریاں بہت کم پھیلتی ہیں اور کچن کچن جی بالکل اور ہمارا پس بھی ہمارے اسلام دھرم میں اللہ پاک نے اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاف صفائی پہ بہت ا اتمام کرنے کے لیے کہا گیا ہے
تو آپ نے بہت ہی بڑھیا بات کہی تو مجھے لگتا ہے کہ ا اپنی اپ صفائی کی بات ہی جب ہم کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو دو تین فائدے صفائی کے بھی بتاؤں گی جیسے کہ بیماری صفائی سے ہم بیماری سے بچ جاتے ہیں انسان کو خود پر اعتماد محسوس ہوتا ہے اور ویسے جب مہمان آنے پر ہمیں شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہوتی مجھے لگتا ہے اپ پہلے جی جو میں نے کہا کہ صفائی سے اللہ خوش ہوتا ہے تو دونوں اللہ اور لوگ دونوں خوش ہوتے ہیں صفائی سے اگر آپ صاف ستھرے رہیں گے تو
خود کو بھی اچھا لگتا ہے نا اگر اپنا گھر صاف ہے سجل ہے تو اپن کو خود کو اچھا لگتا ہے اور اپن کا گھر بکھرا ہوا ہے نا تو کسی کام میں اپنا خود ہی من نہیں لگتا لگتا ہے کہ اگر اب گھر صاف ستھرا
ایک بات کہوں گندے رہنے سے دوست بھی دور بھاگتے ہیں کوئی پاس بیٹھنا پسند بھی نہیں کرتا
بالکل صحیح بول رہی ہیں آپ پتا ہے کہ آپن جب صبح اٹھتے ہیں نا سو کر اگر گھر فیلا ہوا ملتا ہے نا تو کسی کام میں من نہیں لگتا راتی میں سب کچھ سمیٹ کے کچن صاف کر کے اپن سوتے ہیں صبے جب اٹھتے ہیں نا تو گھر صاف دیکھتے تو الگ انرجی رہتی ہے اپن کے اندر کام کرنے کی اپن کو سب کچھ اچھا لگتا ہے اور دن کی شروعات اچھی ہوتی ہے تو پورا دن اپنا اچھا نکلتا ہے
بالکل بالکل تو ہمیں بھی قدم اٹھانا چاہیے کہ ہمیں خود صاف رہنا رہ رہنا چاہیے گھر صاف رکھنا چاہیے چاہے اسکول میں ہو کالج میں وہ صاف رکھنا چاہیے اور اس کو صاف رکھیں گے تو ویسے خود بخود ملک کو بھی صاف رکھیں گے
صحیح بول رہی ہیں بالکل آپ ہمیں نا صفائی کے لیےنا صافا صفائی کے لیے نا لوگوں میں جاگروکتا بھی دینی ہے کی بھائی آپ اپنے آپ کو صاف رکھیے اپنا گھر اپنا اسکول اپنا کالج اپنا کچن ہر کچھ اپنا صاف رکے
بالکل بالکل اس پے صفائی پے میں نے محاورہ ایک سنا تھا کی کہتے ہیں کی ایک دل ایک صاف دل میں ہی صاف سوچ آتی
صحیح بولی ہیں اور ایک اچھی اچھے سوستھ ہے مطلب کہ صاف شریر میں ایک اچھے تندرست شریر میں ہی ایک اچھا مائنڈ ہے نا بنتا ہے اگر ہم صاف رہیں گے بیماری سے دور رہیں گے تو ہم اچھی چیزوں کو کو سوچ سکتے ہیں اپنا آپ بیسٹ دے سکتے ہیں نا ہر چیز میں اب بیماری رہی رہگے ہم تو ہم کو نہیں نا کچھ اچھا لگے گا پڑھنا اچھا لگے گا نا جانا اچھا لگے گا نا کھانا اچھا لگے گا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو پھر اور ہم بیمار ہی ہو کے بیٹھ جائیں گے
صحیح کہا آپ نے
اس لیے ہمیں صاف صفائی پے بہت زور دینا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اگر ہم کچھ پینسل چھیل رہے ہیں تو اس کے جو کچرا ہے اس کو ہم ڈسٹ بین میں ڈالیں ہم اپنے گھروں کو بھی صاف ستھرا رکھ اپنے گھروں میں بھی ڈسٹ بین رکھے ایک ریڈ را رآ دو پرکار کے ڈسٹ بین رکھیں ایک سوکھے کچرے کے لیے ایک گیلے کچرے کے لیے آج کل تو ہماری سرکار نے بھی کتنی اچھا وہ گاڑی والا نکالا ہے وہ آ کے کچرا لے جاتا ہے ہمارے گھروں سے تو جو گلیوں میں کچرا فیلتا تھا وہ بھی اب بہت کم ہو گیا ہے
بالکل بالکل
لیکن بہت سے لوگ ہیں کی فیر بھی ڈال دیتے ہیں کبھی کبھی گلیوں میں لیکن اتنی اچھی سویدھا سر کار نے دے رکھی ہے تو ہمیں اپنے گھر کی گلوں میں آس پاس کوڑا کرکٹ اکٹھا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس گاڑی میں ہی نہیں ڈالنا چاہیے
بالکل بالک کل اور دوسری بات میں کہوں گی اگر آپ گھر پے نا صفائی رکھیں گے تو لوگ بھی تعریف کرتے ہےنا تو لوگ ایسا برا بھی نہیں کہتے کی یے ایسے ہے ویسے گندے وہ ان کا ماحول ٹھیک نہیں ہے وہ یے تو مجھے لگتا ہے کہ صفائی جی کتنی صفائی ہے ان کے گھر میں بالکل بالکل
سے اندازی ہوگی جس دن اگر تھوڑا سا بھی اپن کسی دن لیزی ہو جائے ہے نا یار نہیں صاف کرتے تو اسی دن مہمان آ جائیں گے ہے نا اور جس دن بالکل گھر صاف رہے گا اس دن کوئی نہیں آئے گا
ہاں بالکل
جس دن تھوڑا سا چوپ ہو جائے ہاں جس دن تھوڑی سی چوک ہو جائے گی اسی دن کوئی نا کوئی آ جائیں گے وہ صحیح بھائی اسی لیے نا ڈیلی اپن کو اپنا گھر صاف رکھنا چاہیے کبھی کوئی آئے تو کوئی دکت نہ ہو
بالکل بالکل تو صفائی تو نصب ایمان ہے میں نے ابھی جو آپ کو کہا کیا اگر آپ صاف رکھو گے تو ایک صاف دل میں صاف سوچ ہوتی ہے
بالکل صحیح بولا ہے آپ نے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا آج اور ہمیں پتہ ہے کیا اپنے کیا ہے نا اپنا ہر چیز اپنی ہے جے ویوست کرنی چاہیے مطلب ہر چیز قرینے سے جمع ہونا چاہیے تو کوئی کبھی کچھ چیز اگر ڈھونڈنا ہوتا ہے نا تو اپن کو مطلب وہ نہیں کرنی پڑتی زحمت نہیں کرنی پڑی ترنت وہ مل جاتا ہے
بالکل بالکل میں بہت ہی خوش ہوئی آپ نے آج بہت ہی بات مجھے کہیں بہت زیادہ اچھی باتیں تھی یہ تو مطلب آپ کا کتنا اچھا خیال ہے اس کا آپ کا کتنا اچھا خیال ہے صفائی کے لیے تو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے امید کرتی ہوں کہ میں یہ باتیں دوسروں کو بھی بولوں جو اپنی مجھے یہ پوائنٹس بولے
جی جی میں بھی آپ کے بتائے ہوئے انشاء اللہ میں بھی آپ کی بتائیے باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گی دوسروں تک پہنچاؤں گی
انشاء اللہ اچھا انشاء اللہ اور گھر میں سب ٹھیک ہے اچھے سے اوکے اوکے چلیے اللہ حافظ
ہاں بولی